اور بھائی جان کیسے ہو بھائی جان
بڑھیا بھائی جان
ہاں بھائی جان بہت بڑھیا اور کیا حال ہے بھائی جان
بھائی جان کچھ بھی نہیں بھائی جان لیتے ھی
بھائی جان آپ کا کیا بھائی جان ہم یہاں سے تلنگانہ سے بھائی جان
ہاں بھائی جان جی
بھائی جان آپ کہاں سے ہو بھائی جان بھائی جان میرا نام رہیم ہے بھائی جان رحیم ہے بھائی جان میرا نام
اچھا بھائی جان
ہاں بھائی جان
میں پاکستان سے ہوں بھائی جان
ہاں بھائی جان پاکستان سے بھائی جان آپ تو کبھی آنا ہمارے ادھر آنا ہے تلنگانہ میں
آتےے بھائی جان آتے
بھائی جان وہاں بھائی جان آپ کے وہاں پہ عید کیسی منائی جاتی ہے بھائی جان
بڑھیا بنائی جاتی بھائی جان عید تو بہت تو یہ سمجھو بہت بڑا تہوار ہے بھائی جانا ہمارا ہمارے دیس کی آن بان سان سب ہے بھائی جان
ہاں بھائی جان ہمارے یہاں تو عید پر عید پہ بکرا لے کے آتے ہیں مرغا لے کے آتے ہیں اور بہت اچھی طریقے سے بناتے ہیں
ہیلتھ پہ ہمارے کو تو تم کچھ بھی م پوچو ایسا سب بڑا بڑا سب چیزیں بناتے بھائی جان
ہاں بھائی جان ادھر تو تجیا بھی بہت اچھا نکلتا ہے بھائی جان
ایک مہین رہتا تی تجییا تو مارے جام بھائی ایک مہین رہتا ہے بھائی جان
بھ اور آپ کیا کرتے بھائی جان
بھائی جان کچھ بھی نہیں ہے بھائی جان آرام سے اللہ کی کرپا ہے
ہاں م کیر تھ آپ لی کیریئر سے صحیح ہونی چاہیے
صحیح بھائی جان آپ پہلی بار ملے ہیں بھائی جان ہمارے سے تو
ہاں بھائی جان ایسے ھی مل
یہ ٹاسک کب سے چلا کب سے چلا رہا ہے بھائی جان آپ
ہاں بھائی جان ابھی ہو گیا دس پندرہ دن ہو گیا پھر میں نے ابھی کچھ کیا نہیں ہے بھائی جان میں تو گھر پہ ہی رہتا ہوں اس لیے میں کچھ کرتا نہیں ہوں
اچھا بھائی جانا
ہاں بھائی جان اور بھائی جان کبھی ادھر آؤ نا ہمارے یہاں پہ
آتے بھائی چان آتے بھائی چان آتے دیکھو کب اللہ کے کی کرپا سے کب گھومنے جانا پڑتا
ہ بھائی جان تو بالکل آنا بھائی جان ادھر تو بہت دیکھنے لائق نظارہ بھی ہوتا ہے
ہاں بھائی جان تم کب آ رہے پاکستان بھائی جان
بھائی جان دیکھتے ہیں کبھی آئیں گے ادھر تو اپنا ہی علاقہ رہتا ہے اور
ہاں بھائی جان
اور سناؤ بھائی جان
بھائی جان ٹھیک ہے خیریت ہے آپ پ اور ہم تو یہیں پہ پڑی ہیں کٹیا پر ہ بھائی جان اور سنائیے کیا ہو رہا ہے بھائی جان
بڑے ہیں بھائی جان
تو بھائی جان کےسیی سے بھائی جان کسی سے دوستی کراؤ میری بھائی جان
کرائیں گے بھائی ج ہم صبح مارننگ میں کرائیں گے بھائی جی ہم
ہاں بھائی جان کرا دینا کیونکہ ب لے کرتے رہتے ہیں تو من نہیں لگتا ہے اس لیے کہ بات کر لیا کرتے ہیں تو
اور بھائی جان سیما ادھر کا کیا ہو رہا ہے بھائی جان ادھر
ہاں بھائی جان جی بحر تو آئی تھی اور وہ پتا ہی نہیں کہاں پہ رہتی اب کہاں چلی جاتی ہے
اچھا بھائی جان کبھی ملاقات کرنے نہیں گئے بھائی جان
نہیں بھائی جان ہم نہیں ملیں گے ہمارے کو تو وہ ملا احمد ملا تھا وہ بول رہا تھا اور بھائی جان اس کو لے کے آؤ کبھی میں نے بولا نہیں بھائی جان کبھی دیکھتے ہیں کبھی ٹائم ملے گا تو آئیں گے
بہت غلط کیا بھائی جان سچن نے ککو بماری خان بان سان کو لے کے گیا سیما حدر کو
اور بھائی جن جو کیا ہے ایسی محبت کا چکر پچ جاتا ہے تو پھر بہت
بھائی چان ہم اس کو سچن کو کاٹ کے پھینک دیتے بھائی چان
ہاں بائی چانس اس کا ابو ہے نا اس کے
ا بائی جان
ہاں اس کے ابو بہت ایسے ہی آدمی ہے پر کچھ کہہ نہیں سکتے وہ ڑہ
اچھا بھائی جن
وہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یار تو بیٹھے ہی ہم تو
اور سناؤ بھائی جان
ہاں بھائی جان ٹھیک ہے بھائی جان نہیں ہمارے یہاں تو کل ایک لڑائی ہو گئی تھی رحیم سے میرا دوست رہیم ہے اس سے ہو گئی تھی اور تو اس کا پتا ہی نہیں کیاس وہ ہے نہیں ہمارے گاؤں میں ابھی
بول دینا بھائی جاننا ادھر سے اپنے میاں بائی کا کاپی کی آزاد ہے
ھ بھائی تو آپ سے ہی یہ پر کیا کریں یہے تو
جبھی تو بولٹرے بھائی جان میاں بھائی کا قابلہ بہت ہے بھائی جان
ہاں
حیدرآباد میں کون سی ہے اور
حیدرآباد میں ہم رہتے تلنگانہ میں رہتے ہیں حیدرآباد میں بھی جاتے رہتے ہیں بھائی جان
اچھا بھائی جان
ہاں بھائی جان تو کیونکہ تلنگانہ سے تو حیدرآباد تھوڑا ہی دور ہے تو حیدرآباد میں بھی ہمارا چکر لگ جاتا ہے کبھی کبھی تو ادھر کا ہی بھی نظارہ بھی بہت ا کیا ہے حیدرآباد کا بھی
کبھی پاکستان آ ہو بھائی چان
ہم بھائی ہم دیکھتے ہیں کبھی آئیں گے تو ٹائم نکال دیں گے
اور چھا بھای جن
ہ بھائی ہے اور اس کا ج
ہم اپنی دوستیں تمہاری دوست کرائیں گے
ہاں بھائی جن کران کبھی
ہاں بھاجن کراتے
اور بھائی جن کیا کر رہے ہو
کج آج بنایا تھا بھائی مرغا بنایا تھا بھائی جان
ہاں بائی چان آپ لوگ ہی بناتے ہیں کہ ہوٹل پہ ہی آگ آتے
ہوٹل سے لے کے آتے بھائی جان
ہاں بائی چان ہم لوگ تو جاتے ہیں وہاں پہ تو اس لیے پوری فیملی کو لے کے جاتے ہیں ابو کو امی کو
ہوں
ہاں بھائی جان تو اور سنائیے کیا ہو رہا ہے بھائی جان آپ کا بات اور بھائی جان کیا چل رہا ہے آپ کا
بھائی جان بس بڑھیا ہے بھائی جان
تو بھائی جان تو ایسا ہی آپ کو نیند آ رہی ہے بھائی جان
ہاں بائی جان
اچا تو بھائی جان تو نیند تو دن میں آپ سو ہی نہیں ہوں گے بھائی جان
بھائی جان کامت بھائی جان
ہاں بھائی جان کام تو ہے اس کے لیے تو اور ٹائم بہت ٹائم بھی بہت ہو جاتا ہے تو اس لیے نیند آ جاتی ہے بھائی جان
ہاں بائی جان کا کوو اپنا سکن کا شاپ ہے بھائی جان
اچھا بھائی جان تو بہت اچھا چل رہا ہوگا
ہاں بھ جان لگی کہریی ہے
ہاں تو بھائی جان ایسے ہی لگے رہو آپ لوگ
یہی ہے بھائی جان
کبھی دیکھتے ہیں ہم ٹائم ملے گا تو ہم بھی آئیں گے آپ کے پاس میں
آنا بھائی جان پاکستان گھماتے ہیں ہم تمہارے کو بھائی جان
جان آئیں گے کبھی آپ تو موقع ملے گا تو جب بھی آ جائیں گے جان
بھائی ہم ابھی تو بول رہے ہو پاکستان گھما رہیے ہم
اور بھائی جان کیا ہو رہا ہے اور
بھی نہیںیا بائی جان سوور بائی جان
بھائی جان تو تو اور آپ کے یہاں پہ گرمی پر بھی پڑتی ہے کیا
نہیں ہے بھائی جان
ہمارے یہاں تو گھر بھی بہت تیز لگتی ہے
اچھا بھائی جان
کبھی کبھی لائٹ چلی جاتی ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ سو نہیں پاتے ہیں
اچھا بھائی ہاں
اور کھانا کا کیا ہو رہا ہے بھائی جان
رخس ہو نہا بڑھیا ہے بھائی جان
کب میری باپ سرا ہوائی جان
کرائیں گے بھ جان ابھی کیا ہے جان کچھ بنانے میں لگے ہم
اچھا بھائی جان کیا بنا رہی ہے بھائی جان
ایک کے فورٹی سیون بنا رہے بھائی جان
بج ہو
دیکھے گابھی ایک کی فٹی سے ہم
نہیں بھائی جان نے کبھی نہیں دیکھا یہ لوگ کیونکہ ہمارے پاس کام ہی ایتا ہے کہ ہم نوں سے دور رہتے بھائی جان
کیا کام کرتے بھائی جان
بھائی جان اپ نہیں تو مچی شاپ کی دکان ہے
اچھا بھائی ہاں
ادھر ہی اپنا کام چلتا ہے بہت اچھا ہے کام ہے
ای یہ لے کے جا رہے سامان بھائی
ہاں بھائی جان اور سنائیے کیا حال ہے بھائی جان
بڑھیا بھائی جانا ابھی ان کو تھوڑا سامان بھیہ جانا بارڈر پہ
رحانہ ایک بار آؤ گے ہاں بھائی جان پکا آنا بھائی جان
ہاںتے بھ ج
بھائی جان آپ کا نام کیا بتایا تھا بھائی جان
ابائی
ریم بتایا تھا آپ نے
نہیں جانی
جان ہاں جان نہیں تھا م میرا نام حمد تھا اس لیے بول رہا ہ
نہیں یہاں پہ میرے کو جنی بھائی ج بھائی بلاتے ہیں
ہاں جانی بھائی میرا فرینڈ ہے نا ایک
اچھا بھائی
ہاں میرا دوست ہے جنی بہت اچھا ہے ج ہاں ت سے یہ اپ متا جت کا نام رکھا گیا اس لیے کبھی تمہیں کہہ رہا تھا ہوں
ادھر جانی بھائی بلاتے بھائی میرے کو
جانو بھائی بولا تو بہت اچھا نا میں ج تو
اورو بھائی اللہ کی کہہ رہی ہے سے امی پبپو نے رکھ دیا تھا پہلے
ہاں بھائی جان بہت اچھا ہے
اچ چھ بھیا
اور بھائی جان آپ کے بھائی
ہاں بھائی بھائی جان سب میرے ساتھی رہ جوو بائی جان
بھائی جان بہت اچھے تو پھر تو صحیح ہے آپ کا چیک اپ اچھا لگا ہے
ہاں بھائییا ابھ ہم اپنے چھوٹے بھائی سے بات کر رہے ہیں بھیا
بھائی جان کبھی کر نا ملاقات ہو جائے گی
امین ہیلو بات کرو امین بھائی ب جان بات کرو
ہلو امین بھائی
السلام علیکم بھائی
اللام علیکم بھائی کیا حال ہے
پڑھیا بھائی
ہاں بھائی اور کھانا پانا ہو گیا
ہو گیا بھائی اللہ کی کرپا کیا کرتے ہو بھائی آپ
بھائی جان ہم کچھ نہیں ہیں دکان ہے ہماری تو بچی کی مرغا فارم ہے
اچھا بھائی ان کو کچ تو نہ کو بھی
ہاں بھائی جان آپ بلاؤ گ جبھی آ جائیں گے بھائی جان
اچھا بھائی جان کیسا چل رہا ہے آپ کا دھندہ بھائی چان
ہاں بھائی جان ابھی تو ٹھیک چل رہا ہے موسم ٹھنڈا رہتا ہے کبھی دھوپ کل جاتی ہے یہ موسم ٹھنڈے میں بہت اچھا چلتا ہے بھائی جان
اچھا بھ جان کتنے گ کو جات بھ جان سیل
سیل ہو جاتا ہے بھائی جان کبھی کبھی پانچ زار دس ار پاں دس یا تو پکا ہی چلتا ہے
اچھا بھائی جان ادھر سے گھما کے اگر ہم اپنے پاکستان میں کمائیں بہو جان تو ادھر کا پیسر جو ڈبل ہو جاتتا ہے نا بائی
ہاں بھائی جان ہو جاتا ہوگا
ہاں بائی جان کاسے پھ جان کہ می ایک پہچان والھلی رہتے ادھر پھ جان
کیا بھ کیا
ادھر میری پہچان والی رہتی بائی چانس
ہاں بھائی جان رہتے ہوں گے آپ کے کے دھر میں رہتے آپ
یہ بھوون پلٹی میرے تو بھسا ہ
ہاں یہ تو حیدرباد میں پلتاتا ہے کون پ لی ت تو بھائی جان
ہاں پ جانا ادھر ہی پ جانا
ہ تو بھائی یہاں رہتے ہیں کبھی ان سے بھی ملاقات کرا دین کیونکہ ہم ادھر جاتے رہتے ہیں بھائی جان
کراتے گ پیشان نہا مر